السلام علیکم
بسلام علیکم
اور سب کہہ رہے تھے
ہاں سب کہہ رہے تھے بھگوان کے اللہ کی مہربانی سے
اور سنائیے
سب اللہ کی رحمت ہے سب مست ہے سب کام
ہ آپ کا بجنس کیسا چل رہا ہے
بجنس اجنس کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو بیٹھے ہیں بے روزگاروں کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں
آج کل تو کوئی نہیں رہتے بے روزگار آپ کیسے ہو بے روزگار
ارے پہلے کرتے تھے پر وہاں سے چھوٹ دیا کام تب سے پیر گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں کیا ہے اپنی کھیتی باڑی کرتے رہتے ہیں کھیتی باڑی میں ا بھیھی سویابین کیورائی چلے گئی پھر گ چلے گئی پھر اکائی چلے گی ایسا کام رہتا ہے ابھی دو ایک دو مہینے کا
تو یار ان سب کام کے لیے تو آپ کے بڑے بھائی جان ہوں گے نا
بھائی جانور بھی پر ان کا سہارا تو چاہیے نا میرے کو اب اتنے پال پوس کے اتنا بڑا کر دیا بیس پچیس تیس سال سے وہ اٹھا پڑی کر رہے ہیں تو میرے کو بھی رحمت ہوتی ہے ان ب اللہ کی کہ بھائی میں بھی بڑے ہوں ساتھ بیٹا ہوں کام اس وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ کوئی نہیں اپن تھوڑا ہاتھ بٹا دیں ان کو تو اپن کوئی کچھ نہیں ہو جائے
ہ وہ تو صحیح
اس لیے اس لیےبھی کیا بس ہو جائے اچھے سے اللہ کہ مہربن ہو جائے بس وائی مل جائے گی اگلی سات و ہوا نہیں ہے
اللہ نہیںو کیس
پچھلے سال سویابین ہوئے نہیں یہ کہاں ہوا پچھلے سال سویابین کی ہوا ہوا بالکل بھی سویابین کا ایک دان بھی نہیں ہوا یہ سال بھی اللہ ناراض ہو رہے ہیں اس سال بھی اللہ ناراض ہو رہے ہیں ابھی تک بارش کری نہیں تھے
ا آپ ایسا کیوں بولتے ہو اللہ پہ جا ان کی توڑی کیا ہے خاطرداری جیسے ہم مہمانوں کی کرتے ہیں ان کی بھی کرنی چاہیے ہمیں بھی
کرتے ہے اللہ سے نو بازی کرتے ہے اپن پر اللہ مہربان ہوں گی تبھی دن میں دو تین بار جاتے ہیں اپن اللہ سے نوازہ نواز بہ جاتے ہیں اور اللہ سے دن میں دو بار چل جاتے ہیں کبھی تین بار چل جاتے ہیں نواز بار
ہاں وہ تو جاتے ہیں وہ تو نہیں لیکن سب
آ اللہ کرے گا اللہ کرے گا جوئیے
ہوں
اور بھائی جان ہے تو بھائی جان بھی بولتے ہیں یہاں تو رہتا ہے تب اچھے سے کام ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے کھیتی بڑے گا اس میں میں سے ا بڑے بھائی جان میرے پہ وشواس کرتے ہیں ایک بیچ والے بھائی جان ہے میرے پہ بہت کم وشواس کرتے ہیں
ہاں میں نے بھی سنا تھا وہ تھوڑی گڑبڑ کرتے ہیں بیچ بیچ میں
ہاں وہی ہے
ارے یار ان کو بھی ڈر لگتا ہوگا ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کبھی ایسا کام کیا نہیں ہے
ہاں اب سویابین بوئیں گے
ا ہمم
سویابین بوئیں گے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد جائیں گے جہاں پہ جہ پہ جانا ہوگا
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہیلو ہیلو
ہوں آرہی آواز صحیح
ہیلو آواز نہیں اری کیا
اب آئی گی آواز میرے نیٹ ورک کرتا ہے نہیں تو سو ہو گیا
ہمارے ہمارے بڑے بھائی یہ نا بڑے آپ
ہوں
بہت سے دانی کرتے ہیں یار
کریں گے صحی بچوں کا کام بھی کیا ہے
بڑے کنے یار بڑے نہیں سمجھتے نا رہی ہیں نا
امی جان نے کیا بولا کیا بولے
او کیا بولے پتا نہیں کیا بول رہے میرے بھی سن ہی نہیں دے رہا لیکن ب زور زور سے بول رہی ہے نا تھوڑی آواز آ رہی ہے باہر سے
ہوں
سارے دن آ ب آ رہی تھی وہ آپ تو کام بگاڑتے ہو تیری امی کے پاس سے لے جاؤ وہاں سو جا
ہاں ہاں تریے امی جان کو پا تو کام ہی یہی ہے
ہمارے بھابھی جان نے نا بڑی والی
ہوں
ابھی تو انہوں نے نا وہ کیا بولتے ہیں چنے کے پیڑ پہ
ہوں
ویسے چنڈاگائے ہیں وہ سمجتی ہے کہ ہمیں پتا نہیں چلے گا
سائے گر کاائے گر
ان کو سکھاتی ہیں ہمارے پیچھے پیٹ پیچھے پھر بھی لیکن میرا نواب صاحب کو نہیں ہے امی جان کو
ہاں
ہاں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب سے میرے تو میرے سوہ رہے نا وہی کھا پیے پ لیے
ہاں
یہب بولے تو بول نہیں بولے تو وہ بھی نہیں ہے پہاڑ میں جائے سب
ہاں
میرے لیے میرے سو رہے سو بھی ایک ہے پہلے کہتے ہیں سو کے برابر ہی یہ ایک ہی ہے
ہوں
وہی ہے میرے تو یہ سب کوئی ساتھ نہیں دے گا میرا
ہوں
یہ تو سب اپنے مطلب سے رکھتے ہیں اپنے پاس
کچ ن سو سو تو نکتا نا آپ سو
کرتے ہیں کبھی کبھی ہو جاتی ہے ایک چھوٹی چھوٹی میٹیھی باتیں اور کیا
ہاں
لیکن پھر ایک کو تو دکنا پڑے گا نا اب میں نہیں چاہتی ہوں ہو چکے میرے سامنے چڑ نہیں نہ تھا یہ بیگم جک جائے س کیسا بھی پرستتی ہو ہمارے پاس
ہاں وہ تو ہے صی وہ تو صحیح بات ہے
ہاں حالانکہ جانتی ہوں کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے
ہوں غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے
ہوتی ہے
اللہ
اللہ کے رحم سے سب ٹھیک ہے ہمارے
آ
اللہ کے رحم سے سب ٹھیک ہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی چھوٹی موٹی باتیں
ہاں تھوڑی نوک جھوک تو چلتی ہی رہتی ہے دیکھو اللہ کی طرف سے
ہاں وہ تو ہوتی ہیں میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں ایک میری مراد پوری ہو جائے میں چادر چڑھانے آؤں گی
ہوں ڈیر کیا ہے
اللہ گی
پھر ہمیں ہمیں بھی بلاؤ گی چادر چڑاؤ گی جب
ہاں ساتھ میں چلیں گے
میں بھی بلاؤ گی چادر چڑھاؤ گی تب
پتا نہیں ہے کسی نے کر رگا ہے کیا وہ ایسے جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں وہ میں نہیں جانتی ہو ان کے من
ہوں
اور دکھ تو ہوتا ہی نہیں یار
ہوتا ہے
تو اس میں شوہر کی بھی تو غلطی ہیں نا جس چیز سے ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز کو کیوں کرتے ہو بار بار کیا ہوا
کچھ نہیں آواز اس میں وہ جاتا ہے کبھی کبھی
ہوں
آواز کیسو آ جاتا ہے کبھی کبھی
میری جانو ہے نہ مر مرے کھا رہی ہے
ہوں
ہوں
کیا ہوتا ہے مر مرے
یہ جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا
ہم
جو سارے گورنمنٹ کی طرف سے جو کیا بولتے ہو آنگن واڑی
ہاں ہاں ہاں
وہاں ملتے ہیں بچوں کے
اچھا اچھ وہ کھانے کے ملتے ہیں
میٹھے کوئی پی کے نکلتے ہیں کچھ میٹھے نکلتے ہیں کچھ ٹھیک ہے ہوتے ہیں
کھانا چاہیے انگن واڑی والے اچھے لگتے ہیں
زیادہ تر تو وہ نان ویج کھانا ہی پسند کرتی ہیں
ہوں پھر کیا ہے نون ویج کھلایا کرو
وہ بھی باہر کا باہر کا زیادہ اندر کہ کام کہا تی ہیں
ہاں ہاں
یہ بارگاہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بارگاہ میں دھول مٹی پتہ نہیں کتنے دنوں سے رکھا ہوا ہوتا ہے
ہوں
لیکن بچے بچے ہی تو ہیں مانتے نہیں
ہوں ہاں کرو تو
ہوں اور سنائیے آپ کی بیگم صاحبہ کیا کرتی ہے آج کل
میری بیگم صاحبہ کو نیند آ رہی ہے وہ سو رہیں کی تیاری کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے بیگم ساحبہ تو بیگم ساحبہ ہے ہماری
کیا
اس کو ان کو تو کھانا کھلالو اور سلالو بس مست کام کی کھت
جھوٹ کیوں بول یار کام کیا نہیں کرتی ہو آپ کے لیے کھانا نہیں بناتیں آپ کے کپڑے نہیں دھوتیں آپ کے بچوں کو نہیں
ارے یہ تو نارمل کام ہے بیگم صاحبہ روزانہ پیرداب روزانہ پیر دبائے
چلو ٹھیک ہے ہمارے بھی سوہر آ گئے کل بات کرتے ہیں
چلو ٹھیک ہے خدا حافظ خداحافظ